السلام الحمد اللہ آپ کیسے ہو
بس رب کی خیریت ہے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں وہاں سب ٹھیک ہیں امی ابو ٹھیک
میں ہاں سب بڑھیا ہے بالکل امی ابو وہ بھی ٹھیک ہے آرام فرما رہے ہیں فی الحال تو
اچھا جی اور وہ گئے وی تھے گھومنے کے لیے کیسا رہا ان کا سفر
ارے ان کو تو گھٹنوں میں درد ہے اور تھوڑے بیمار بھی رہتے ہیں تو ان کے لیے تو میں نے ٹرین کا سفر بک کیا تھا تاکہ وہ ان کو آسانی رہے اتنی پریشانی نہ ہو اور آرام سے ان کا سفر بھی کٹ جائے
آپ نے ان کے گھٹنوں کی دوائی نہیں منگوائی تھی میں نے بھیجی تھی خالہ کے ہاتھ اس سے انہیں آرام نہیں آیا
نہیں نہیں ابھی تو ٹھیک ہے ایسے تو لیکن دیکھو عمر کی عمر بھی ہوتی ہے دیکھو عمر کا علاج وہ بھی ہوتا ہے کہ عمر سے بھی اس کا بھی فرق پڑتا ہے اگر ہم کیا چاہے کتنا ہی علاج لے لو لیکن زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ بھی فرق تو پڑتا ہی ہے
ہاں ایک تو نہ پتا ہے پرانے بزرگوں کا یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے شریر سے محنت بھی بہت اچھے سے کی ہے کتنی دور دور تک چلنا پھرنا ان کے بس کی تھا ہمارے جیسی جنریشن کو کہا جائے تو ہم تو بالکل نہیں چل سکتے اتنا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے پہلے کے لوگ کہیں پہ بھی دور آنا جانا یاترائیں کرتے تھے اتنی لمبی لمبی کہیں پہ بھی تو بھی وہ نا مطلب بالکل پیدل یا کرتے تھے کہیں پہ بھی اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہو تو بھی کسی ٹرانسپورٹ کا یوز نہیں کرتے تھے اور آج کل تو کتنی ساری فیسلٹی ہو گئی ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے ہمارے پاس اتنے سارے مطلب ہو گئے ہیں ٹرانسپورٹ کہ ہم کہیں پہ بھی ہم جانا ہو تو ہم اس کا استعمال کر کہ بہت منٹوں میں کہیں پہ بھی پہنچ سکتا ہیں
یہ تو آپ نے سچائی کی میں اپنے والدان کی بات بتاؤں میرے ابو نے آج تک آج تک آج کی ڈیٹ تک بھی کوئی بھی ٹو ویلر کوئی بھی ٹرانسپورٹ اپنی لائف میں نہیں اپنایا ہم انہیں دیکھ کے پتا اتنا وہ کھاتے ہیں میں نے کہا یا اللہ شکر ہے جو آپ اپنے پیروں سے اتنی دور دور تک چل کے جاتے ہیں میں نے کہا آپ نے کبھی بھی آج کل تو گھر گھر میں دیکھ لو ٹو ویلر تھری ویلر فور ویلر سب مل جاتے ہیں بچوں کے پاس سائیکل تک ہوتی ہے میں نے کہا آپ ببو آپب آج تک پیروں سے چل رہے ہیں میں نے کہا وہ کہنے لگے پالوشن تھوڑا کم کرنا چاہیے میں نے کہا ایک آپ کے استعمال نہ کرنے سے پالوشن نہیں کم ہوگا
لیکن بدلاؤ تو آئے گا دیکھو ان کی سوچ سے آپ پہ بھی تو اس فیکٹ پڑا اچھا تو دیکو دھیرے دھیرے بدلاؤ تو آئے گا نا
بہت سچ میں میں تو اس چیز کو اللہ کا شکر مناتی ہوں کہ ان کے ہاتھ پ ایسی سلامت رہے اور وہ دنیا کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے رہے وہ کہتے ہیں ایک جنا ایک کار لے کے جاتا ہے اور پورا اتنا اس میں اے سی بھی چلتا ہے پیٹرول بھی لگتا ہے سب کچھ ہوتا یہ ایک طریقے کا آپ اپنی دھرتی کو انوائرمنٹ کو پالوٹ ہی تو کر رہے ہو پھر آ پالیوشن کے جھنے لگے گھومتے ہو کہ یہ پالوشن ہو رہا ہے ہمیں سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے پھر جتنا آپ گورنمنٹ ہے ج نے سارے سادھن بنائے ہیں ان کا استعمال کر کے تو دیکھو اگر آپ آپ اکیلے اکیلے جاؤ گے دس لوگوں کے ساتھ جاؤ گے تو ان سے باتیں کرو گے ان کے بارے میں جانو گے کہ آج کل کی جنریشن ایک ہی کمرے میں بند ہو کے رہ گئی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور آج کل تو دیکھو ٹریفک کی تو کیا ہی بات کریں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے ٹریفک کو کیونکہ لوگ دیکھو پرسنل بھی گاڑیاں مطلب اگر پبلک ٹرانسپورٹ یز کرتے تو اس میں دیکو کرایہ بھی کم لگتا ہے در بھی سستا ہوتی ہے بھیڑ بھی نہیں ہوتی ہے اتنی اور اس سے کم پالوشن بھی کم ہوتا ہے لیکن سبھی لوگ اپنی پرسنل گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں کہیں ایک ہی جگہ جا رہے ہو تو کسی کے سھ ان کو شیئر کر لینی چاہیے تو اس سے دیکھو تھوڑا ب بھی ہو جاتی ہے اور پالوشن بھی نہیں ہوتا ہے اتنا کم
دیش کی آرتھک کتنی است کتنی مضبوط ہو جاتی دیے ہر چیز کے اندر کتنا سہارا لگتا ہے اور تو اور روڈ پہ جام دیکھو ہر جگہ جام ملتا ہے بس شوشے بازی رہ گئی ہے کہ ہمارے پاس گاڑی ہے چاہے کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے سڑکوں پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ب ایک بندہ جائے گا تو ایک گاڑی سے جائے گا ہ آج کل تو سرکار نے کتنی فروخ ہو دیتی ہیں فیسلٹی میٹرو کی ٹرین کی بس کی آپ کے پاس رکشوں کی آپ سب چیزوں میں شیئر کر کے جا سکتے ہیں اور آج کل تو وہ چھوٹے چھوٹے سے کئی ملٹی کیا کہتے سوشل میڈیا پہ کتنے طریقے کے ایپ آ گئے ہیں کہ آپ انہیں بلاؤ تو ٹرانسپورٹ گھر آ جاتا ہے
ہاں بالکل صحیح ہے بالکل اس کے لیے بھی ہاں اس کے لیے بھی ہمیں کہیں ب باہر نہیں جانا پڑتا ہم فون سے بک کر لو تو بھی وہ ٹرانسپورٹ اپنے گھر کے آگے اپن کو سیوا دے دیتا ہے تو یہ بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ سہولت بن ج رہی ہے اور لگ دیک جتنی زیادہ سہوولت ہو رہی ہے تو لوگ م اس کا اپیوگ بھی کا استعمال بھی ایسا کر رہے کہ مطلب صحیح طریقے سے نہیں کر رہے پھر بھی اگر اگر کسی کے ساتھ شیئر کر لے اگر ایک ہی جگہ انہیں جانا ہے تو تھوڑا شہر کر لے تو دیکھو پالوشن بھی کم ہوتا ہے اس سے اور پیسے کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور ٹائم بھی بچ جاتا ہے دو جنوں کو ایک ہی ویکل میں چلے جائے تو بھی تھوڑا بہت وہ انوائرمنٹ کے لیے بھی بہتر ہو لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہے ایسا اور کتنا زیادہ دھواں ہوتا ہے لوگ آپ سڑک پہ جاؤ دلی جیسے شہر میں تو دھوئیں کی وجہ سے کوہرے کوہرے کے کوہرے کے سمے کیسا کتنی بار اپنے کتنی زیادہ پیپرس میں پڑھا ہے اپنی بار نیوز پیپر میں ہم نے پڑھا ہے کہ پالوشن کی وجہ سے آج بھی ٹرافک جم ہے آج بھی ٹرافک جام ہے وہ زیادہ دھوئیں کی وجہ سے ہوتا ہے پالوشن کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر جاتے ہیں گھومنے کے لیے پہاڑوں پر پہلے تو اپنے آس پاس پیڑ کٹواؤ اور پھر گھومنے جاؤ پہاڑوں پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے
جی جی جی بالکل سچ کہہ رہے آپت ایک سار ایک جنے کے سوچنے تو کچھ نہیں ملتا ہے آج کل کے جو جنریشن ہے نا اس کو سب کچھ کیا ہوا ملاھےگتا ہے کہسے ہی رہے گی اس کو بنانا پڑے گا ہرا بھرا اس کرنا پڑے گا میں نے پانڈیشن بند کرنا پڑے گا اور پارلیمنٹ کم ہونے کا شو تو ہٹا دیتے ہیں اتنی گندی ہے اتنی بے کار ہے یا جاگ نہیں سکتے کسی کلمہ کون کرتا ہے صرف پولیو ہم لوگ خود کر رہے ہیں ہم اپنے گھر کے اندر صفائی کرتے ہیں پورا پار پھینک دیں گے ارے کیوں باہر پھینک دیں گے ہم پورا وہ بھی تو پالیسی بھی نہیں ہے ہم اپنے گھر کے لیے ا رہے ہیں جا رہے ہیں ہم ب بالکل دکھا بھی کے لیے
ہیلو ایک منٹ ہیلو اپ کی اواز بہت کٹ کٹ کی ارہی ہے
اب صحیح سے ا رہی ہے ہاں ہیلو ہیلو ارہی ہے اواز ہیلو اپ کی اواز بہت کٹ کرتی ا رہی ہے صحیح سے فرمائیے اپ ٹرک میں ائی ہے کوئی نیٹ ورک ایشو ہے
نہیں پتہ نہیں بیچ میں کچھ ہو گیا میں نے کہا ایک
ہاں ہاں فرمائیے تو دیکھو ٹریفک سے بھی ہمیں بہت دیکھو ٹرافک کی ٹائم سے ہم کہیں پہنچ نہیں سکتے ٹریفک کی جو پرابلم ہوتی ہے سمجھتے ہوتے ہیں اس سے ہم یہ اس کی وجہ سے ہم کہیں جانا ہو تو بھی ہمیں کتنے گھر سے کتنی جلدی نکلنا پڑتا ہے کوئی دفتر جا رہا ہے دفتر کے ٹائم سے بھی ایک گھنٹہ پہلے اس کا راستہ بلےبیس منٹ کا ہی ہوگا لیکن راستے میں اتنا سارا ٹریفک ہوتا ہے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ اتنی سارے ٹرانسپورٹ کے تو ٹو ویلر فور ویلر اتنے سارے سڑکوں پہ اتنی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وجہ سے ٹریفک کی وجہ سے لوگ جس کو بھی جہاں پہنچنا تھا اس میں بھی بہت دیری ہوتی ہے تو ان سب کو تو ہمیں صحیح صحیح طریقے سے فیوچر میں ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہ ائے کہ جس سے کہ کوئی بڑی گھٹنا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں اج سے ہی کچھ نہ کچھ بدلاؤ لانے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا یوز کرنا چاہیے جس طریقے کو پالیشن کم ہو پیٹرول کی بچت ہو اور لوگوں کے لیے ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اگر زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ یوز کرتے ہیں تو دیکھو کم ٹرافی ہوتا ہے تو لوگوں کا سامنا بھی بچ تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو بھائی اس کے لیے کچھ
اس لیے نہیں ہمیں ان سب کے لیے پائے بھی نکالنے چاہیے کہ ہم یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اپ دیکھیے جتنا اپ الگ الگ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں ہمارا اتنا ایندھن لگتا ہے ایندھن کوئی سستا تو ہے نہیں پیٹرول تیل ڈیزل ہر چیز کا ریٹ کتنا زیادہ مان چھو رہا ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے اس کا سب کا گوشت تو ہمارے دیش پہ ہی پڑتا ہے نا اگر ایک ایک انسان کر کہ مل کے اگر ان سب کے لکھ لو قدم اٹھائے گا کہ کارپول کرنی چاہیے ٹرانسپورٹیشن کا یوزڈ ہے زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ ٹرانسپیرنٹ کا استعمال کرنا چاہیے لوگوں کو ساتھ میں رہ کے رکھنا چاہیے اور سابدانی برت کے کرنا چاہیے یہ نہیں کہا کہ ہم ساودانی بھی نہ برسیں ہمیں ایک دوسرے پہ وشواس کر لینا چاہیے پر لیکن سامنے والے کو دیکھ کے پر رکھ کر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ نے ہمیں اتنے سارے یاتراف کے ساتھ دیے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہر چیز ہے ہمارے ٹائم پہ ہمارے پیرنٹس کے ٹائم پہ تو یہ چیزیں بھی نہیں تھی انہوں نے تو بیل گاڑی ہی کوڑا گاڑی ان سب سے سفر کیا ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہو اور اپ جس بیل گاڑی اور گھوڑا گاڑی کی بات کر رہا ہوں ویسے میں اپ کو بتاتی ہوں اب تو دیکھو پتہ ہے ٹیکنالوجی ٹرانسپورٹیشن بھی بدل رہا ہے جیسے ڈرائیور لیس تار کے بارے میں اپ نے سنا ہے کہ دیکھو ہاں جی ہاں الیکٹرک ڈرائیور لیس الیکٹرک کار نہیں ڈرائیور لیس جس میں ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی اور مطلب خالی اپن کو کمانڈ دینا ہے اور پھر اس ٹیکنالوجی سے بھی گاڑی چل رہی ہے تو یہ بھی دیکھو اب دھیرے دھیرے اب بیل گاڑی اور وہاں سے لے کے ودؤٹ ڈرائیور والی کار بھی اب ٹرینڈ میں آنے والی ہے تو دھیرے دھیرے بدلاؤ تو ہو ہی رہا ہے وہی ہے کہ ہمیں کہیں اگر جانا ہے ایسے چار لوگوں کو ہمارے پریوار کے سارے لوگوں کو فیملی ساری فیملی ایک ساتھ کہیں جا رہی ہے تو کار لے جائے لیکن ایک ہی بندہ جا رہا ہے تو آپ کار کا استعمال نہ کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرو تو دیکھو غریبی اور
ایکچولی یہ جنریشن جو ہے نا تھوڑی سی سیلف فش ہوگئی ہم لوگ نا سب کے بارے میں نہ سوچ کے نا اپنے بارے میں سوچتے ہیں اگر ہر ایک بندہ سب کے بارے میں سوچے ایک ن تو بہت کچھ بہت کچھ کیا کافی حد تک دیش کی آرتھک ستتی سدھر سکتی ہے لوگوں کی مانسک ستتی سدھر سکتی ہے لوگ جو ہے نا اپنے کاموں میں یہ جو ڈپریشن اور ان چیزوں کے شکار ہو رہے ہیں اور اوپر سے سب سے سکتی آرتک ستتی مضبوط ہو جائے گی اگر لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے کا ساتھ دیں گے اگر وہ انیں چیزوں میں سات دیں گے آپ دیک کہ اگر سبھی ایک ایک فیملی بھی پورا پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتی ہے ایک دن میں تو کتنا پیٹرول بچتا ہے ایک دن کا میں بتا رہی ہوں اس طریقے سے ہاں تو اب یہ جو ہے نا
پھر ہاں جی ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ٹھیک ہے جلدی اناء ان شاء اللہ پھر سے بات ہوگی ابھی تھوڑا سا مجھے لیٹ ہو رہا ہے کہیں جانا ہے تو ہم پھر سے بات کرتے ہیں اوکے
ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ